ہیلو
السلام علیکم ہیلو السلام علیکم کیسے ہیں آپ ہیلو میری وائس آ رہی ہے
جی
السلام علیکم
وعلیکم اللام کیسے ہو
میں ٹھیک ہوں آپ بتائیے آپ کیسے ہیں
میں بھی ٹھیک ہوں
مطلب بہت ٹائم بعد ہماری بات ہو رہی ہے کہاں تھے آپ یہ بتائیے
ا آج کل یار بزی رہتا ہوں تھوڑا کام ساتھ میں ٹائم نہیں مل پاتا ہے
اچھا اچھا تو لیکن فرینڈ لوگ کے لیے تو ٹائم نکالنا چاہیے نا یہ کیا باتیں کبھی بات کر لیا کرو اتنا بھی کیا بزی رہنا
جب کام ہوتا ہے تو کام بھی انسان جی وہی کہتا ہے یار
جی جی اور گھر میں سب کیسے ہیں
گرمی سب بڑی ہے آپ بتائیں آپ کے حد میں سب کیسے ہیں
ہاں میرے گھر میں بھی سب ٹھیک ہے بس تھوڑی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور م کا بھی تھوڑا شوگر لیول تھوڑا ہائی ہے بس
ڈاکٹر کو نہیں دکھایا
دکھایا تھا ڈاکٹر کو میڈی تو چل ہی رہی ہے لگاتار کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ ریلیف نہیں مل پاتا ہے میڈیسن سے بھی
اچھا
اور آپ بتائیے
اور آپ کا کھانا آنا ہوگا
کھانا ہاں کھانا ہو گیا آپ نے کھایا
یرا نہیں ہو میرا ابھی تھوڑی دیر میں ہوگتا
اچھا تھوڑا لیٹ نائٹ کھاتے ہو
ہاں
آپ کے امی پاپا کیسے ہیں
میرے ممی پاپا ٹھیک ہے
ان کی ہیلتھ وغیرہ سب
سب ایک دم اک ہے ایک
اور اچھا اور اسٹڈی میں کیا چل رہا ہے ابھی آپ بول رہے تھے نا کہ آپ کوئی کورس کر رہے ہو تو کیا کیا رہا اس کا ہو گیا کمپلیٹ
چل رہا ہے اب
اچھا چل رہا ہے اور آپ بھی بولو نا کچھ اپنی طرف سے کچھ سے کچھ ہو
آپ بتاؤ آپ کا کیا چل رہا ہے
میرا ہاں ٹھیک ہے میں بھی تھوڑا سا بھی اسٹڈی میں نے اسٹارٹ کری تھی سوچا تھا کہ میتھ میں تھوڑا ما ویک ہوں تو سوچا کہ میتھ کا کچھ میں لے لوں انسٹیٹیوٹ میں نے جوائن کیا لیکن مجھے میتھ سے بہت ڈر لگتا ہے شروع سے ہی میری میت تو بہت ہی ویک رہی ہے لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ کر پاؤں آگے
کون سا کوچنگ جوائن کیا ہے کون سا کوچنگ جوائن کیا میری میتھ بڑھیا اچھی ہے میتھ ایک دم اسٹرانگ ہے
کوچنگ تو میں یہ ہی لوکل میں ہی ہے لیکن اچھا ہے اچھا تو آپ کا مہتو تو اچھا ہے تو اچھی بات ہے
آپ نے تھوڑا ریوائز کیا کرو میتھ میں
ہاں یہ صحی کہا آپ نے میرے سر بھی یہی بولتے ہیں
ہاں تھوڑا لے کر پریکٹس کیا کرو ہاں فارمولیز فارمولا جو ہوتے ہیں وہ یاد کیا کرو مائنڈ میں رکھا کرو یا کون سا فارمولا فٹ ہوگا یا کون سا فٹ ہوگا
تھوڑا دھیان ن کر اور پریکٹس کرو گھر کے رف رف کیا کرو نا
دراصل ٹائم نہیں مل پاتا ہے نا پریکٹس بھی کرو پھر گھر کا کام بھی رہتا ہے اور اسٹڈی بھی ہے ساتھ
تو اسٹڈی کے لیے تو ٹائم اسٹڈی کے لیے ٹینک کالنا پڑتا ہے نا ٹم نکالو ریوائز کرو جتنا ریوائز کرو گے اتنا آپ کا میتھ اچھا ہوگا
جی بالکل اب میں کوشش کروں گی آگے سے ابھی دراصل میرا تھوڑا ہیلتھ کا ایشو بھی ہے میں اس لیے میں زیادہ فوکس نہیں کر پا رہی ہوں کسی بھی چیز پر میرے مائنڈ میں ایک دم ٹینشن رہتی ہے پھر
پہلے ہیلتھ پہ دھیان دو ریٹمینٹ کرو چ سر
ہاں ٹریٹمنٹ تو میرا چل رہا ہے ڈاکٹر نے بولا ہے تھوڑا سا ایکسرسائز وغیرہ کرو تھوڑا ویٹ میرا تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے وٹ ا دونوں تھوڑا ویٹ بھی لوز کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تھوڑا میرا ویٹ کم ہو جائے
بالکل ویٹ تو لوس کرنا چاہیے ویٹ تو لوس کرنا چاہیے ورہ اگر ویٹ پڑے گا تو آپ کو بیماریاں زیادہ بڑیں گی
ہاں ہاں ہاں یہی بولا ڈاکٹر نے کہ جیسے جیسے ویٹ بڑھے گا ویسے جیسے آپ کے جو ہے بیمارییاں گھیر لیں گی کہ آپ تھوڑا اپنا ویٹ کم کرو واک کرو واٹر ایکیک زیادہ واٹر پ ہو یہ سب
تھوڑا سمپل کھانا کھاؤ آئلی کھانا مت کھاؤ والی چیزیں جو ہے اپتنا بس سب کو آپ بچو
جی جی میں کوشش اب ایک دم سے تو ار نہیں ہو پائے گا نا دھیرے دھیرے ہی ہوگا
دھیرے دھیرے تو ہوگا بٹ آئلی چیزیں اس سے تھوڑا پرہیز کرو وائٹ کرو نے
آم کو
اور زیادہ سے زیادہ بیس بیس اور نان بیس تا ہے نا
ہاں ہاں نان ویج سے بھی ویٹ بڑھتا ہے اور ان دنوں تو ابھی جو تہوار تھا ہمارا اس میں تو پت ہی ہے نان ویج کتنا آھ سے دس دن لگاتار ہم نے اتنا نان ویج کھایا ہے کہ ہمارا ویٹ اور بھی بڑھ جائے
کھانا چاہیے نا اتنا اسکری میں تھوڑا بہت ٹیسٹ کرنا چاہیے آپ کو تو بہت زیادہ کھادی ہے
صحیح بات اور آپ نے کیا بنایا کیا تو آپ بھی اچھی کوکنگ کر لیتے ہو نا
کبھی کبھی کر لیتا بس اپنا میگی
ہاں ہاں ہاں میں نے سنا ہے کیا میگی تو بہت اچھا بناتے لیکن ک کتر ہونا تو مجھے بھی بتاؤ نا ریسیپی شیئر کرو نا مجھ سے
میگی ریسیپی میری الگ ہے تھوڑی سی اور تھوڑا مجھے نا وہ جو رسیلی جو ہوتی ہے نا رس ہوتی
ہاں ہاں مطلب تھوڑا سا شور وا جو ہوتا ہے تھا ہاں ہاں ٹھیک ہے ہم بھی اردو یوز کر سکتے اچھا تو آپ بتاؤ پھر کس طرح بناتے ہوں کہ میں بھی ٹرائی کروں گی
میںول میں ٹماٹر لیتا ہوں کاچی مرچ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو کٹ کر لیتا ہوں پیاز وغیرہ کٹ کر لیتا ہوں
ٹھیک ہے
اس کے بعد نہیں نہیں میں ووائل نہیں کرتا میں پہلے آئل ڈالتا ہوں آئل ڈال کر اس میں پیاز ویاز مسالہ وسالا وہ ڈونڈ لیتا ہوں نا جیسے مرچ ہوئی تھوڑی سی اسس کے حساب سے تھوڑا سا دنیا اور تو وہ وہب کر مسالحہ تو اس میں پانی ڈالتا ہوں مجھے صحیح ہوتا ہے اور اپنے کہ اس کے حساب سے نمک ایڈ کرتا ہوں اس میں اس کے بعد پانی کو پکا لیتا ہوں پکا لیتا ہوں
جی جی
پکانے کے بعد جب پانی پھٹ جاتا ہے ہ اس میں میں میگی ڈالتا ہوں
نہیں ڈ اچھا تھوڑی یہ تو آپ کی ریسیپی تھوڑی الگ ہی ہے
میں الگ سے لیتا ہوں ایگ تو اس کو بجیا بنا لیتا ہوں ایک بنا آپ کچھ نمک ڈالیں ب نمسار ڈال وہ الگ بھجیا بنا کے الگ رک لیتی ہ جب میری میگی اس میں پکنے والی ہوتی ہے تو وہ آ ایب جو بجیا بنائی ہے اس میں ایڈ آن کر دی ٹیک ہے اور ایڈ ٹان کر کے جب مجھے لگتا ہے میگی اب تیار ہو گئی ہے تو پھر میں کو اتارتا ہوں تو پھر وہ جو اسپون کے ساتھ جب میں اسے مطلب سپ کر کے کرتا ہوں لیتا وا تو وہ مزہ آتا ہے مطلب س مگیا چھی پڑی گل ہو نہیں چ
ہاںسے تھوڑے جیسے سوپی نوڈلس پسند ہے آپ کو ہاں مجھے بھی پسند ہے یک ہے لیکن آپ کی ریسیپی تھوڑی الگ ہے میں ٹرائی کروں گی آج ہی ٹرائی کروں گی بکہ ایون میں سوچ رہی ہ کہ ابھی رائی کروں گی کہ بچوں کو پسند بہت ہے یہ بچے میرے ان کو بھی بہت پسند ہیں مگی کروں گی ٹھ ہے اور
اور بتاؤ آپ کی سمج ایشو کیسی ج رہ ہے
سمر ویکیشن تو بہت بڑھیا جا رہی ہیں ابھی فی الحال تو میں مائکے میں آئی ہو ہوں تو یہاں اچھا ہے صحی لگ رہا ہے ابھی ویسے گرمی زیادہ ہے تو کہیں جا بھی نہیں پائے ہیں گھر میں ہی ہے آج تو بارش بہت ہوئی تھی وہاں بارش ہوئی کیا آپ کے یہاں
ہاں یہاں بھی آج بارش ہوتی تی آند بھی آتی رہی بارش ہوتی رہی
اچھا اںب تو ا ویسے بھی ہے بارش ک ہی موسم ہے آنے والی برسات ہی آنے والی
صبح بھی صبح بھی بارش ہو رہی تھی یہ اور
ج ہاں تھوڑی رات مل جاتی ہے بارش ہو جاتی ہے تو
شام کو بھی بارش ہوئی تھی یہاں پر آندھی آئی بارش
اچھا
جک پھر اس کے بعد بوکے کلائی کی گرمی ہو گئی بارش تھوڑی زیادہ ہو تب تو ٹھیک ہے تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے نا
جی جی
ہونے لگتی زیادہ
ہاں عمس بڑھ جاتی ہے یہ تو ہے پھر اور گرمی لگتی اگر یہ بارش لگاتار ہو دو تین گھنٹے زیادہ ہو تب تھوڑا سا لگتا ہے یہاں موسم اچھا ہوا تھوڑی سی بارش ہونے کے بعد پھر بھی بہت گرمی ہو جاتی ہے
ہوں اورہت زیادہ گرمی ہے
چلیے ٹھیک ہے پھر بس اچھا لگ ا سے بات کر کے
ٹھیک ہے سی مئر ہیلو